اش رحمت اللہ برکاات وہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسی ہیں باجی
الحمد للہ اچھی ہیں اللہ کا شکر ہے
ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے اور کیا ہو رہا تھا
کچھ نہیں باجی بس کھانا پینا ہوا بچوں کو شلا رہے تھے صبح چھ بجے اٹھ جاتے ہیں باجی اسکول جاتے ہیں ٹائم سے سلانا پڑتا ہے نا
جی ماشاء اللہ صحیح بات ہے بچوں کی پرورش کچھ نہیں میں بھی کھانا پینا کھا کر بیٹھی تھی
کیا کھائے باجی کھانے میں آج
آج قورمہ بنا تھا
ماشاء اللہ ماشاء اللہ شبحان اللہ دیکھیے باجی اوپر والا چاہے نمک روٹی دے چاہے قورما روٹی چاہے اس کا شکر ادا کر
جی جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے اللہ کا شکر کرنا چاہیے ہر
اللہ کا شکر کرنا چاہیے آپ باہر نکل کہ دیکھیے باجی لوگوں وہ تو کہانا نصیب نہیں ہے
صحیح فرمایا آپ نے بہت سے لوگ تو ترستے ہیں کہ کھانا مل جائیں ہمیں
جی جی بالکل صحیح فرما رہی ہیں ہے اپن لوگ کو تو پھر بھی اللہ تعالی بہت ہی اچھے دیا
جی اللہ کا شکر ہے ہمیں ایسا گھر ایسا پریوار ملا لوگ ترستے ہیں ہر چیز جو کے لیے کھانے کے لیے گھر کے لیے ایسوران
ماشاء اللہ ہاں جی جی صحیح فرما رہی ہیں آپ
جی اس لیے ہم کو ہر حال میں اللہ کا شکر کرنا چاہیے اپنے آس پاس میں دیکھنا چاہیے کوئی بھوکا نہ ہو
پہلے اپنے پڑوسیوں کو دیکھو جا کے ب ہوکے رہے ہیں تو ان کو اٹھاؤ کھانے پہنچاؤ کھانے دو ہیں آپ باباجی لیجے کھانے کھائیے بھوکے مت سوئیے اللہ نے ان کے ان کے ہی ریکچے سے آپ کے گھر میں برکت کرنے
صحیح فرمانا ہے آپ نے بالکل اللہ سب کا رقص دے کر ہی بھیجتے ہیں بہت سے لوگ بول دیتے ہیں جی جی جی بالکل اس سے ہی فرمایا آپ کہتے ہیں نا بہت سے لوگ مہمان آتے ہیں تو منہ بنا لیتے ہیں نہیں غلط ہے اللہ تعالی ان کا رقص پہلے ہی بھیج دیتے ہیں بعد میں ان کو بھیجتے ہیں اللہ ترہ خوش ہوتے ہیں مہمان کے آنے پہ بارش کے ہونے پہ
جی جی جی بالکل صحیح فرما رہی ہیں
جی اسی لیے اللہ برکت بھی دیتے ہیں کمائی میں
جی جی بالکل صحیح فرما رہی ہیں اور با جی امی ابو ٹھیک ہیں آپ کے
ماشاء اللہ خیریت سے ہیں اممی ابو اللہ کا شکر ہے جی
ماشاء اللہ ماشاء اللہ شبحان اللہ خیریت سے ہی رہ سکی امی ابو
جی
اور باجی کھانا کھا لیے امی ابو
جی جی سب لوگ کھانا کھا لیے ہیں سب لیٹے ہیں بس وہی سونے کی تیاری کر رہے تھے سب ہم نے کہا آج باجی سے بات کر لیتے ہیں بہت ٹائم ہو گیا تھا
جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ بہت اچھا کیا آپ ہم کو یاد کرنے
جی
اور باجی چلیے تھوڑا علم کے بارے میں بات کرتے ہیں
جی جی بالکل جی جی میں نے نماز
نماز پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے باجی دس یا پندرہ منٹ اس سے زیادہ نہیں لگ اپن باہر شاپنگ کرنے جاتے ہیں دو گھنٹے چار گھنٹے پورے دن لگ جاتے ہیں ہے آپ نماز ادا کریے نماز ادا کر کے جائیے اس کا رچ دیکھیے آپ
جی بلکل صحیح
ا پانچ سے دس منٹ پڑھنے میں لگتے ہیں اس سے زیادہ نہیں لگ تو آپ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیجیے ا نماز آ نماز پڑھیے قرآن پڑھیے یاسین پڑھیے پارے پڑھیے اپنے بچوں کو سکھائیے صحیح راستے بھی چلائیے دین دین میں چلیے اور دین میں بچوں کو چلائیے آج کل باہر نکل کے دیکھیے باجی کیا ہے کچھ نہیں ہے اپن لوگ کو کچھ نہیں ملنے والا آپ آخرت میں ملنے والا ہے باجی ا آخرات میں جا آخ جب یہاں آپ اچھا کام کریں گے تو آخیرت
بالکل بالکل صحیح بات ہے جب یہاں اچھا کریں گے تبھی تو ہمارا وہاں پہ بنے گا جو یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ دولت کما لے دولت کما لے نماز چھوڑ دیتے ہیں دولت کی پیچھے وہاں نماز ہی دولت کام آئے گی وہاں نماز ہی کام آئے گی یہی دولت آپ کی اصلی ہے
اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ بہت اچھی بات ہے آج بتا رہی ہیں آپ
جی ہمیں پانچوں ٹائم کی نماز پڑھنا چاہیے پانچوں ٹائم کی
جی جی بلکل صحیح فرما رہی ہیں آپ باہر والوں کو بھی جی آج کل دیکھتی کتنے باہر جنریشن میں نکل کے دیکھیے آپ کیا ہے کچھ نہیں ایسے ایسے لوگ افواہ اڑا رہے ہیں ایسے ایسے سا ہر جگہ ہو رہا دیکھیے آپ اپنے بچوں کو سبسے پہلے بچائیے
جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم اچ اچھا علم دیں گے تو وہ بڑے ہو کر وہ دوسروں کو بھی بتائیں گے وہ اچھا سیکھیں گے وہ پہلے تو اپنے ماں باپ کو دیکھیں گے اچھا کرتے پہلے تو والدین کو کرنا چاہیے اچھا تو بچے دیکھ کر سیکھیں گے
بالکل صحیح فرما رہی ہیں باجی آپ ماشاء اللہ ماشاء اللہ شبحان اللہ بہت اچھی لائن بتا رہی ہیں اور ہے تو بچوں کو نماز پڑ پڑھنا سکھائیے باجی روزہ رکھنا صلاح ہے میری بیٹی چھوٹی ہے باجی کہتی ہیں امی جان میرے کو نہ ماننا نقاب دلائیے میں نقاب سے چلوں گی میں گئی تھی جامع مسجد دلی وہاں سے لے لائی ہوں باجی نقاب پہنتی میری بیٹی میرا بیٹا ہے کہتا ہے امی جان کپڑے چھوٹے مت پہنائیے آج کل کا دیکھتی ہے ماحول کیسا چل رہا ہے آ یو ٹیوب دیکھیے باجی موبائل میں دیکھیے ٹی وی میں دیکھیے دیکھیے باہر نکل کل کے کیسے کیسے افواہ اڑا رہے ہیں آج کل اپنے ہی نہیں ہو رہا ہے باجی تو بچوں کو زیادہ سے زیادہ ہو تو بچوں کو دھیان دیجیے
بلکل صحیح فرمایا آپ نے آج کل کسی کے بھروسے نہیں چھوڑنا چاہیے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیجے پردے پہ رکھیے ان کو نماز کا علم دیجیے
ماشاء اللہ آں چھ بجے اٹھا جاتے ہیں بچے میرے باجی ہم چھ بجے اٹھ لنچ بنائے بچوں کا اور بچے با فرمائش کرتے امی جان آج یہ کھانا ہے امی جان وہ کھانا ہے میں بولی بیٹا باہر کا نہیں دوں گی باہر کا نہیں اچھا رہتا ہے گھر کا کھائیے میں گھر میں پیزا بھی بنا لیتی ہوں باجی اڈلی بھی بنا لیتی ہوں ڈوسا بھی بنا ل لیتی ہوں مطلب سارے کھانے کی ڈش بھی بنا لیتی ہوں باجی میرے بچوں کو میرے ہاتھ کے بہت اچھے پشند ہے امی جان آپ بہت اچھا بناتی ہے بنائیے امی جان آج یہ بنائیے وہ بنائیے نئی نئی ڈش بتاتے رہ تے ہیں تو منع کرتے ہیں بیٹا زیادہ جنک فڈ کھانے سے طبیعت خراب ہوتی ہے
جی بالکل صحیح بات ہے ماشاء اللہ بہت اچھی بات بتائی آپ نے باہر کا ب جوں وہ کھلانا بھی نہیں چاہیے باہر پتہ نہیں کب کا تیل رکھا رہتا ہے کب کا بیماریاں ہوتی ہیں حکیم بھی بولتے ہیں کہ باہر کا سامان کم سے کم کھاؤ باہر کے کھانے سے پرہیز کرو اب گھر پہ بناؤ تازہ اپنے آنکھوں کے سامنے
بالکل صحیح فرما رہی ہیں بالکل صحیح فرما رہی باجی
جی بچوں کو باہر کا سامان کھلانا بھی نہیں چاہیے آج کل پیکٹ والا سامان کھا کتنے دن دن کا ہو جاتا ہے ایکسپائری ہو جاتا ہے بچوں کو چوتیا بنا کر دے دیتے ہیں اسی سے بچے بیمار پڑ جاتے ہیں
جی جی اور ہے توں کھلاؤ نہ فروٹس کھلا دو ڈرائی فروٹس کھلاؤ طاقت کچھ ہیلدی ہے جنک فروٹ کھلائیں گے آپ تو بچے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے ا بیماریاں نکلیں گے علاج ہوں گے ا پیسے لگیں گے باجی تو آج کی جنریشن ایسا ہے کہ اپنے بچوں کو ایسے سے اچھی سے اچھی تعلیم دیجیے اچ ھی سے اچھی باتیں سکھائیے کہ ماں باپ کی عزت کریں یں اپنے سے بڑوں کی عزت کریں
جی بالکل صحیح فرمایا آج ہم بچوں کو اچھی تعلیم دیں گے تو کل وہ ہمارے ساتھ اچھا کریں گے آج جب ہم بچوں کی تعلیم اچھیے نہیں کریں گے تو کل ہمارے ساتھ ہی برا کریں گے وہ
ہاں پہے تو بات جی گارجن کو اچھا بننا چاہے گ
جی والدین پہلے صحیح بات ہے والدین کو اچھے سے اچھے بننا اچھے بنیں گے تب تو بچے ان کے اچھے نک
ماشاء اللہ ماشاء اللہ صحیح بات بول رہی ہیں آپ ہے اب بچے میرے بچے تو باجی چھ بجے اٹھ جاتے تے ہیں لنچ وغیرہ لے کے ہاں ص بح اب سو گئے میرے دونوں بچے سو گئے باجی صبح اٹھیں گے چھ بجے چھ سات بجے اٹھا دیتے ہیں پھر ان کو اٹھائیں گے برش وورش کرانے کے بعد ریڈی کر دیں گے کھلا پلا کے سب کر کے ساڑھے سات اس کول چلے جاتے ہیں ابو جان ان کے چھوڑ آتے ہیں ہوں ابو جان چھوڑ کے آینگیں گے تو پھر ان کو لنچ بنائیں گے باجی پھر ان کو لنچ بنانے کے بعد پھر ہوگے کام وام کریں پھر کاریا میں وہی تھوڑا کال وال کرے اوکے چلے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کال کی طرف
جی ماشاء اللہ بہت اچھی بات بولی آپ نے بہت اچھی باتیں بتائی آج اپ نے بہت اچھا لگا مجھے آپ سے بات کر کے اور بچے سو گئے آپ کے
جی باجی سو ہو گئے ہیں اٹ جاتے ہیں تھک جاتے ہیں باجی صبح
صحیح فرمایا آپ نے بچوں کو ٹائم سے ادر ٹائم کی بہت ویلیو ہونی چاہیے ٹائم سے بچوں کو ٹائم کا پابند بنانا چاہیے ہر چیز میں آج وقت کی قدر یہ کریں گے تو کل ان کا قدر وقت کرے گا
جی جی بالکل صحیح فرما رہ آج کل باجی دیکھیے نا باہر کیسے نیشنل باتیں ہو رہی ہیں آج کل نا دین کی باتیں کوئی کر ہی نہیں رہا ہے کوئی نہیں کرا تو اپن زیادہ سے زیادہ دین پھیلانے کی کوشش کریں ا اگل بگل لوگوں کو بتایں کہ نماز پڑھیے اللہ کے نیچے سر چکائیے بسم اللہ کر کے کوئی کام شروع کریے آپ بسم اللہ کر کے کوئی کام شرو باجی کریں گی اس کی برکت آپ دیکھیے
بالکل صحیح فرمایا آپ نے اگر ہم کھانا بنا رہے ہیں یا بھی کچھ بھی کام کر رہے ہیں اگر ہم ملنا کریں گے تو اس میں برکت ہو جاتی ہے میری امی جان کے ہمیشہ کہتی ہیں کچھ بھی بناؤ کچھ بھی پکاؤ تو ہمیشہ اس کو بسم اللہ کر کے بناؤ اور جب نکالو تب بھی بسم اللہ کر کے ہی نکل لو
جی بالکل بہت اچھی امی جان ہے آپ کی بہت اچھا آپ کو طریقہ سکھائی ہے
جی
اللہ سب کی امی کو ایسے سلامت رکھے سب کی امی ایسے سکھاتے رہیں
جی صحیح فرما آپ نے بالکل ہماری امی کو لا لمبی عمر دے اچھی صحت سے
جی
ہماری امی جان ابو جان کو اللہ لمبی عمر اور اچھی صحت عطا فرمایا اور تو ہمارے امی ابو کے پیچھے سب کی امی
ماشاء اللہ ماشاء اللہ شبحان اللہ بہت اچھی ہے آپ کی امی جان ہے ایسی امی جان سب کو ملی اللہ
آمین مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا انشاء اللہ پھر سے بات کریں گے
میرے کو بھی باجی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا انشاء اللہ پھر ملتے ہیں آپ سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ
وعلیکم السلام اللہ حافظ
اللہ حافظ